السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی بولیے
نیند پڑی ھی کیا ہے ہ پھر اتنیھر پھر اتنی دیر کیوں لگی
پھر سچ میں میں ادھر جا رہی تھی بڑا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا
ہوں آپ نے بولا کرو میں نے س ساکھی میں کیا
ہاں ہاں ہاں ہاں
جی
شکر ہے پھر بھی میں نے اٹھایا
ہوں
ہ ہ ہ ہ ہ ہ ہ سھی میسج اٹھا اھ جا اٹھ جا مجھے کہاں ہوٹ رہا تھا
اور ہے ک نا
نہیں نماز پڑھیے پھر ماما پڑھ رہی ہے کر
ہوں ٹھیک ہے اور
بس ٹھیک ہے آپشناؤ
آواز دور آ رہی ہے
آپ سناؤ
میں تو ٹھیک ہوں آپ سناؤ
میں بھی ٹھیک ہوں مجھے بس گرمی نے پاگل کیا
کیا ہو رہا ہے ابھی
کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے ب سویٹ
تمہیں کل سے بارش ہوگی
الرٹ تو کیا گیا ہے پتا نہیں کیا ہوگا اب انشاء اللہ جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا
ہوں
ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے
اللہ جو کرتا ہے وہ ال اچھے کے لیے کرتا ہے
بالکل بچے تو بولتے ہیں ہمیں سمر ویکیشن ایکسٹینڈ کرو
پھر بھی بہت زیادہ گرمی ہے
لیکن کریں گے نہیں
گرمی تو ہے بہت زیادہ
ہے لیکن ایکسٹرا نہیں کریں گے
کیوں کرنی چاہیے ان کو
نہیں نہیں بچے گھر میں خراب ہو گئے انہوں نے ماں خدا کی قسم بچے گھر میں خراب ہو گئی
ہوں کتنی گرمی ہے کریں گے کیا اس اسکول میں
مورنگ ٹائم ہے نا
مارننگ ٹائم صبح آٹھ بجے سے گرمی شروع ہو جاتی ہے اب چھ بجے کون بچہ اسکول جائے گا پانچ بجے
کوئی بات نہیں بچے پھر گھر میں نہا خراب ہوتے ہیں وہ پھر پڑ ہی نہیں پاتے ہیں ان کی ایجوکیشن متاثر ہوتی ہے اس سے اور پہلے ہی یہاں ہمارے کشمیر میں بہت ایسا کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے نا یہ ہماری تعلیم ادھوری رہ گئی ہے مجھے لگتا ہے آج کی چیف منسٹر جو ہے وہ بہت اچھی ہے وہ سب چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لیتی ہے بنا وجہ کی چوٹی آج کی ج ایجوکیشن توک نہیں یہ تو
ہوں
مجھے پرسنلی وہ مطلب کے بارے میں سوچ رہی ہے بچے مطلب سلیبس کور کریں گے بچے ٹائم پہ ایگزام دیں گے کیونکہ آج کا بچہ کل کا ڈاکٹر انجینئر مطلب وہی تو ہے اسی کے ہاتھوں میں تو مستقبل ہے ہمارے کشمیر
ہاں بچوں کے ہاتھوں میں مستتقبل ہے لیکن اس سے گرمی سے ہم جلائیں گے
مستقبلبی مستقبل طبی صحیح رہے گا جب بچہ سیف رہے گا
دیکھو یہ آپ غت بعات بولتے ہو ا گرمی ہے ت کوئی شک نہیں ہے کوئی دورہ یہ نہیں ہے کہ گرمی نہیں ہے گرمی ہے
اور آج
بات سنو گرمی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج کل کے وس بھی ایسے ہیں کیونکہ گرمی اگر اسکول میں ہم ان کو چھٹی ایکسیڈنٹ کے بجائے یہ بتائے کہ اسکول میں کولنگ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرو بچوں کو تو وہ اچھے سے رہیں گے
وہ ہو گیا کیا کہاں کولنگ سسٹم ہوگا کہاں اے سی لگائیں گے
ضروری ا سی تو نہیں ہے اے سی تو ضروری نہیں ہے اسکول میں
نہیں فین فین لگائیں گے تو بچے بیمار پڑیں گے
کولرس لگوا لو بچے مطلب دیکھو اگر ہاں رہے گا وہ پورے کمرے کو پورے روم کو ٹھنڈا کرتا ہے اسی کس نے بولا رکھنے کو
وہی کوالر اوپر سے اوپر سے آج کل کی کتابیں بہت زیادہ ہے دس بارہ کلو کے کے وزن سے ہوتا ہے بیگ بچوں کا
دو دن بعد اس مدعے پہ آپ مجھ سے بات کر لینا آپ کا نظریہ خود بخود بدل جائے گا
مطلب
مطلب جب ویدر چینج ہوگا نا
وہ وہ تو پتتا ہے جب ویدر ٹھیک رہے گا جب اتنی گرمی نہیں رہے گی تو بچے اسکول جائیں گے
ہاں تو ابھی تو بچے چھٹی پہ ہی ہے نا ابھی تو بچے چھٹی پہ ہی ہے
مطلب اگر گرمی ایسی رہے تو ایکسٹینڈ ہونی چاہیے میرا مطلب میرا یہی
کل کا دن ہے پرسوں جانا ہے بچوں کو اسکول یہاں تو پرسوں سے بارش دکھا رہا ہے پھر ہم بولیں گے ایج مٹر صاحب کو یہی سوچنا چاہیے کہ بچے کلی ایریاز سے آتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کو یہ ہے وہ ہے ارے ہم اپنے بچوں کو خود اندھیروں میں جاکل رہے ہیں میں پرسنلی چاہتی ہوں کہ بچوں کو اسکول جانا چاہیے
ہاں
گھر میں بچے بول جاتے ہیں سب کچھ
ہاں بہت زیادہ گرمیں کیا کریں گے گھر میں چار بندے ایک کمرے میں رہتے تو بہت گرمی ہوتی ہے جب بارہ تیرہ بیس پچیس بچے ایک کمرے میں رہیں گے تو وہاں کیا ہوگا
کچھ نہیں ہوگا
جی
ہاں لیکن ہمارے سوچنے سے بچوں کو شی ملے گی ہمارے بولنے سے وہ دیکھا نا فرق سمجھانے اور بولنے کا فارق وہ جب اس بچے نے بولا تھا سکین میڈم کو خود ایسی سوتی ہے ویسی سوتی ہے اے سی کے نیچے کوئی بچہ بولتا ہم جائیں گے ہی نہیں سکول میں آج سے بند ہی کروں گا پڑھنا اس سے بچوں کو شائی ملتی ہے بس ٹھیک تھا پندرہ دن کی چھٹی تھی بچوں کو یہ ٹھیک ہے ابھی بس ان کو پڑھائی پہ دھیان رہا ہے
اگر موسم میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی ٹھنڈی پڑے گی تو جائیں گے سکول
آئے گی ان شاء اللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہونی چاہیے
اتنی زیادہ گرمی اگر رہے تو ایکسیڈنٹ ہوگی
جب ہوگی میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے میں پرسنلی چاہتی ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے
اگر گرمی ایسی رہے گی تو ہونی چاہیے
تو ٹھیک ہے آپ کو پہلے ہوگی
ہاں
ہم لڑکی سیر لے رہے ہیں میں سیدھے بول رہی ہوں خدا کی کرسم
دیکھو اگر گرمی ایسی رہے گی نا تو ایکسیڈینڈ ہونی چاہیے چھٹی
چلو ٹھیک ہے جب سا میم کو یہ سمجھ آئے کہ چھٹی دینی ہے وہ ہم سے بہتر جانتی ہے ان کو پتا ہے کیونکہ بچوں کو اکتوبر بچوں کو
سئی تو اسکول جائیں گے پھر بچے
بچوں کو اکتوبر کے لیے تیار بھی تو رہنا ہے نا سالانہ ایگزام آ رہے ہیں بچوں کو آج جولائی ہے اگست سپٹمبر بس دو مہینے رہ گئے ہیں اکٹوبر سے ایگزام ایگزام اسٹارٹ ہو رہے ہیں بچوں کو پرریپیئر کرنا ہے خود کو انیں دو منتھ میں سلیبس کنٹر یہ کمپلیٹ کرنا ہے پج تو تو یہی میں کہہ رہی ہی
ہاں
ہاں آ بپ سمجھ گئے
نہ
چلو سمجھو گے کسی دن وہ تو اپنے ویسے بھی نہا سمجھ کی دعو آ ہی رکھی
ہوں ہوں
ہاں اور کیا ج آپ نے کتنا اچھا بہانا تھا صبح فون کرنا کا
کل کیا تھا کل تھوڑی بات کی تم نے
ہوں کی کی
ہاں آپ دس بارہ منٹ اور مجھے جانا ہے
خاری کراری جی
ہاں
تب جانا پڑا
وہولی تو
بت کھ سی اور سناؤ جی
بس آپ سنؤ
بس ٹھیک اللہ کا شکر ابھی ابھی ٹائم ہے
جتنا ہے
نائن منٹس ہو گئے ابھی ایک منٹ اپنا ہی ہے پھر ہم ایکسٹرا ایک منٹ کرتے ہیں
ہوں ایکسٹرا ایک منٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے
ہوں کیا
آج بھی بہت زیادہ گرمی ہے بہت
آج ہی ہے
آج بہت زیادہ ہے کل پ تھی یہ تین دن پرسو کل اور آج اوو ہوو بہت ہی زیادہ
ہوں بالکل
جس دن ہم اننت ناگ میں تھے تو اس دن کنی کتنا سردی در ہوا مجھے گھر میں سے
جی
اوپر سے ہاسپٹل میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے
ہوں ہوں وہ تو صحی بات ہے
کل بھی بہت زیادہ گرمی تھی آج بھی ہے ویسے آج میں زیادہ لگی نہیں
ہاں
لیکن ہے پت نہیں
ا
لیکن ہے گرمی ہے
ہوں
ہے گرمی
لوگ وٹھت اھس ہاں
ون کیا خھیایا بس ٹھیک شکر اللہ تالی آپف سنؤ
بس ٹھیک کچھ نہیں میںکھا نہ کا رہیوں
ا آ سنا
آپ سناؤ اور کیا ہو رہا ہے آج کھانے میں تھا گوشت اور تھا آلو اورتے چٹنی پیاز کی
وہ تو ہمیں بھی ہے ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم
ہو گیا دس چھپن وہ تیرے کو کیوں نہیں پت ہے
کیونکہ فون بگل میں ہے ایئر فون کانوں میں ہے اور میں کھانا کھا رہی ہوں اب وہیں سے ہو جائے کمپلیٹ تو کال کٹ کر لیج
پھر سے کرنا ہے
نہیں نہیں خا نہ کوں
اوکے اللہ حافظ
فظ